جی وعلیکم اللام ہلو ہاں بولو وعلیکم السلام
اور بتائیے سب
سب پھرے رہ گ تو آگ
ہاں جی ج آج ک کافی دنواد ملاقات ہو رہی ہے جٹ کہاں ہو مارکیٹ میں
نہیں نہیں نہیں ب ج گھر پئیوں سواں ج رہی ہے
ہاں
کس بپ
ہاں یہ سب بات نہیں کرنی ہے اگر یہ سب بات کرنی ہے تو پہلے کال کر لینا پھر یہاں ہمیں کسی کا پرسنل ہاں بتائیے ہلو
گرمی کسی پڑتی ہے آپ کے وہاں پر
ہاں گرمیاں تو
ہیلو
ہیلو
گھرمی کیسے پڑتی م گ آپ کو وہاں پر
اراز ہاں جی آ رہی ہے
میں پہچا ہوں گرمی کیسی پڑ رہی ہے آپ کے وہاں پر
گرمی ہمارے یہاں بہت پڑ رہی ہے اور بارش کا موسم بھی ہو رہا ہے لیکن بارش ہو نہیں رہی ہے
وہ نہیں رہی مطلب نا
ہاں
جی یہاں بھی گرمی بہت جی یہاں تو موسم بہت خراب ہے دھوپ نکلتی ہے بہت بھینکر
ہاں ہمارے یہاں بھی دھوپ نکل رہی بہت اچھاد
جی
اور بتائیے
اور تو صحیح ہے سب لیکن سب کہہرے تھے گھر میں تو
گھر میں کون کون ہے
ممی ہے پاپا ہے بھائی ہے بہن ہے
اچھا امی ہیں بھائی جان ہیں بجی ہے
خب
آج کل کو کہاں گھومنے کا پلان بنا رہے ہو ہ
اجمیر
اچھا اچا میرے درگاہ پہ جاؤے
جی
جی بہت اچھا ہے میں بھی دیکھ کے آئی تھی کافی ٹائم ہو گیا ادھر کوئی ن
دیکھ رہے گے آپ
ہاں ہم لوگکئے ا دم کر رہے ہیں جنے دیر رک جا ہیلو
ہاں
ہاں جی فرمائیے وہاں کا وہاں کا بھی دھرگاہ بہت خوبصورت ہے بہت بہت زیادہ یہ اللہ اتنا خوبصورت ہے وہاں اتنا لوگ جیسے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اللہ سے وہ لگانے کے لیے وہاں پہ بہت چا طرح چڑھائی جاتی ہیں ہم رات رات کے ٹائم پہ کہتے ہیں ہم لوگ
جی
اچ اور آپ فرمائیے
سب ٹھیک ہے میرے گھر میں تو گئے نا خوب باز آیا میں تو
اچھا خواجہ خواجہ جی
جی جی جی جی اجمیر خشکر کے پاس
پسکر کے پاس ہم لوگ ادھر ہی گئے تھے ایک بار ایسے ہی ٹرپ تھا ہمارا ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ہمارا ٹرین اجمیر میں اسٹاپ تھا اور دوسرا ٹرین میں ہمارے میں تیناھے تین بجے گھنٹے کا ٹائم تھا تو سوچ ا کیااہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں تو کیوں نہ وہاں درگاہ چلے جی او فرمائیے
کیا فرما گرمی اتنی پڑ رہی ہے کیا کر رہے ہاں بارش بھی نہیں آ رہی
ہوں اور گھر پروار میں کیا ہو رہیا ہے
سب بڑھیا ہے
اور پت ہے ہم لوگ تاج محل کےا آس پاس ہی رہتے ہیں لیکن جانا ہی نہیں ہو پاتا بہت بار سوچ لیتے ہیں تاج محل کے پاس سیا جاتے ہیں واپس
آگرہ رہتی باب میں
ہاں لوگ کہتے ہیں کہ محبت کی نشانی ہے
جی ہے
ہوں آپ نے دیکھا ہے کیا
کیا اج میں آگرہ
ہاں
ضرٹ بھی نہیں کیا میں
اچھا
میں راجستھان میں وہ تو ہے لیکن ہم کیا جاتا کر تو جی سللم ہوتا ہے نا اپنا یہاں پ گرمی کتنی ہی پڑتا وہاں کام کر وہ کام دوپہ ہمارے
اچھا آپ جیسللم میں میں رہتے وہ راستھان کا ڈسٹرکٹ ہے جیسلمیر ہم لوگ بھی راستھان کے رہنے والے ہیں جی
یہ کیا گرمی تو پڑتی نا بارش نہیں آتی بھا ہے مطلب بھا بوٹا یہاں پر تو گرمی تپن پڑتا
اور تو ہے ہی ادھر کا جو پشچمی راستھان ہے اس میں تو بہت گرمی ہے جیسے جیسے جیسلمیر ہے جوھ پور ہے بیکانیر ہے فلوودی ہے
وہ تو بہت
ہاں اور بتیں فرمائیں
ہاں بتاؤ آپ کے وہاں کا موسم کیسا ہے
اور تعلیم کے بے سے زیادہ بیٹر ہے
جی جی
ہوں اور آپ کے ادھر کسی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے کیا ابھی ادھر کسی کا نکح نہیں ہے
ہے تھے لیکن پہے تھا بڑے بی دوست کا تھا میرے کا
اچھا عید کا تہوار ابھی عید کا تہوہار نکل کے گیا کیسا رہا آپ کا ہمارے یا تو پتہ ہے عید کا تیوہار اتنا دھوم دھام سے منایا گیا بہت یہ اللہ کتنا نظارہ گھر کا برکت گھر میں ایسے رونق ایسے برکت چھا گئی تھی کیا بتاؤں
سب کے ہی ہے تو
ہاں سارے رشتتے دار وغیرہ ہے خاندان کے لوگ جو دور دراز کام کرتے ہیں وہ بھی سر گھر پہ اکٹھا ہوئے ایک ساتھ اور ہر دن ایک نئے خاندان کے کسی نہ کسی سدس نے دعوت دی تو کافی خوبصورت اور خوش نما رہا ہمارا یہ تہوہار
سب کے لیتا ہے وہ تو تہوار تو سب کا ہوتا ہے نا
نہیں ابھی تک اس سمجھو پرسوں تک دپ چلییا ہمارے یہاں
پرشو بال
ہاں جی ہمارا خاندان بہت بڑا ہے
جی جب
اور خاندان کے لوگ آپس میں بہت پیار سے رہتے ہیں کیونکہ آس پاس رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے جھگڑا بھی ہو جاتا ہے ویسے ہمارے یہاں جھگڑا کبھی نہیں ہوتا اور دوسرا یہ بھی ہے کہ سارے لوگ باہر کام کرتے ہیں تو جیسے ہمارا عید ہوتا ہے رمضان ہوتا ہے تبھی سارے لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں
جی
سبی بھی آئی تھی پھوپپھو بھی آئی تھی خالا بھی آئی تھی
جی
تو سب کے ساتھ تھوڑا سا کافی لمبا ٹائم رہا کہ لمبے ٹائم بعد ملے تھے اپن اور پندرہ دن پہلے تو ہم نے پانچ بکرے خرید کےے رکھ لیے تھے پانچ بکرے ہاں کیونکہ خاندان بڑا ہے نا اپنا اور خاندان کے ساتھ ساتھ ہم نے جیسے ہمارے آس پاس جو ایریا ہے نا ہمارا جہاں ہم رہتے ہیں تو ایک ساتھ تو نہیں ہے اپنا گھر پوار جیسے اپنے لوگ تو جیسے آس پاس کے جو گاؤں ہیں یہ ڈھاڑیاں ہیں ہم نے وہاں سے بھی ان لوگوں کو بھی دعوت پ اپنے یہاں بلایا تھا تو اس لیے ہم نے پھیلے سے ہی خرید کے رکھا تھا اتنا سارا اور آپ فرمائیے
اور تین بکرے تھے یار
آپ کے آپ کی آنی لے کے آئے کیا بکرے
لےکے آیا تھا تین لیکے ایا تھا میں
پتا ہے بقرا عید ایک بقرا عید نہیں اپنی قربانی سے انسانوں کی قربانی کو یاد دلات دکھاتی ہے کہ کیسے ایک بکرے نے اپنی قربانی دیکھے انسانوں میں محبت بھائی چارہ بڑا دیا ہے
ہاں وہی وہی
ہے نا اور ویسے بھی یہ عید کا تہوار سب سے زیادہ اس لیے پسند ہے مجھے کہ ایک تو یہاں اپنے گھر پروار میں جو بھی جیسے من موٹاپ بھی ہو جاتا ہے تو عید کا جو تہوار ہوتا ہے اس سے ایک دوسرے دوسرے کے گلے ملتے ہیں بھائی چارہ ہو جاتا ہے اور دعوت کا ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے کا موقع بھی مل جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ میں جیسے ابھی پہلے دن تو ہم ہم سب نے ایک ساتھ کیا تھا پھر دوسرے دن ہمارے بڑے بھائی جان ہیں انہوں نے دیا دعوت پھر ہمارے تایا جان ہے انہوں نے دیا دعوت
تو ستیہ کی دن کی د مطلب سب نے ایک ایک دن بہت
ایک ایک دن سب سب نے دعوت دیا اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی پرسوں کے دن ہمارا دعوت ختم ہوا ہے ہاں تو کافی اچھا رہا یہ عید کا تہوہار اور مجھے تو میرے بھائی جان نے بہت سندر سندر کپڑے لا کے دیے عید میں
اچھی بات ہے
ہ تو ہمارے بھائی جان ہیں نا باجی کے شوہر ہونا انیں تو میرا گفٹ ہی نہیں دیا
کیوں
بولا آپ کو اگلی عید میں دلائیں گے
ج وہ
ہاں ہم نے بولا ان کو عید تو ہر بار آئے گی تو انہوں نے بولا ہمارا عید تو ابھی دوسرا عید آئے گا نا اس پہ دلائیں گے میٹھی عید پہ جی اور ویسے بہت اچھا رہا آپ سے بات کر کے پھر ملاقات ہوگئی اللہ حافظ